کم
وعلیکم السلام آپ کیسے ہیں
جی جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہے
خیریت سے ہے
جی جی الحمد للہ آپ نہیں آپ کیسے
الحمد للہ کھانا کھایا آپ نے
جی جی خیرپ نے
جی کیا فرما رہے ہیں آپ
بس فی الحال تو ابھی بہت گرمی ہو رکی ہے
گرمی تو بہت زیادہ ہے یار
م چی
آپ کو بتاؤں یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں نا جون کے اندر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہے
جی جی جی جی س فرمارؤ ک دین جو بارش ہویتی کنٹنیو لگاتار
پور میں لاسٹ ٹائم تھا نا کھانار میں تھا
جی
دو گھنٹے اتنی بارش ہوئی ہے کہ سڑکیں بر گئی اور میں جب بمنا پہنچا نا وہاں پر پڑھی نہیں ہے
جی جی صحیح فرم رہے پ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ زیادہ بھی فرق نہیں ہوتا اگر میں آپ کو ابھی بتا دوں میں ابھی یہاں پہ یہاں پہ بارش ہوئی ایک کلو میٹر کیا آدا کلو میٹر ہی دیکھیں گے آپ آگے تھوڑا وہاں پہ ہوگی ہی نہیں
ہوں
یہ جو ہے یہاں کا موسم تو ایسا ہی ہے
کہتے ہیں نا یہاں کے حالات اور یہاں کے موسم کا کوئی پتا نہیں
ہاں ہاں صی
تو میں ابھی ایک بھائی سے بات کر رہا تھا تو وہ بھائی کہہ رہا تھا باہر کی بارش ہی نہیں پڑ رہی ان کو
نہیں جی جی وہاں بہت زیادہ کر گم ہے
ہوں موسم ایک دم نا پت نہیں کیسے یہ ہو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہی غلطیاں ہیں
جی یہ تو ہماری کا جیسے ہم آپ کو میں بتا تو کہ ہم جو ہے قدرتی چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں پھر جو ہے اسی لیے یہ ہو جاتا ہے تو اگر میں آپ کو بتا تد وہ ہم کیا کرتے ہیں آج کل کی سار بھیڑ جو ہم کاٹتے ہیں
ہوں
تو یہ چیز جو ہے یہ ان انہیں کی وجہ سے جو ہے پھر یہ موسم میں جو ہے تبدیلی آتی ہے ایسے ہوتا ہے الٹا ہو جاتا ہے جس سمے پہ جو ہے بارش پڑھنی چاہیے وہاں تب نہیں پڑھتی جب دھوپ ہونی چاہیے تو ہوتی نہیں ہے جس کو نا وہ انگریزی میں اگر کہے وہ جو کہتے ہیں اس کو گلوبل وارمنگ
ہوں
اسی لیے یہ ہوتا ہے اگر میں آپ کو بتا د جو ہے سردیوں کے موسم میں ہوتی تھی برف اگر آپ دیکھو گے کہ اب دو سالوں سے اگر دیکھیں گے تو برف ہوئی ہی نہیں پڑی نہیں رہی ہے
وہ برف ہے اور ٹائم بھی جب اس ٹائم میں پڑتی تھی نا اسٹارٹنگ اینڈنگ دسمبر پڑتی تھی جنوری کی نیئر اباؤٹ اب تو فروری بھی نکلتا ہے تب جا کر برف پڑتی ہے وہ اس کے ساتھ موسم بدلتا ہے جلدی وہ پگھل جاتی ہے
جی جی وہ کیا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جو ہے بارش رات ہوتی ہے وہ ہلکی سی نظر آتی ہے کہ یہاں برف پڑی ہے تو دس بیس منٹ ہوتے ہے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تو وہ پھر کہیں پہ نظر ہی نہیں آتی
خاص کر دیکھا جائے گا تو کشمیر کے اندر میں سب سے اچھا موسم تو یہی ہوتا تھا مگر یہاں پر بھی گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے
جی لیکن جب گرمی ہوتی ہے تو پھر پکی ہوتی ہے خطرناک والی گرمی سردی ہوگی تو بہت خطرناک سردی ابھی تو ابھی جو ہے ابھی بہت خطرناک گرمیاں باہر تو لیکن کیا ہے کہ وہ تو تھوڑی جو ہاائی وہ ڈھل رہی ہے
ہوں شام شام کو کبھی کبھی جو ہے نا بادل چڑھتا تو اس کی وجہ سے ہوائیں بھی بعد میں تیز ہو جاتی ہے پھر ہلکسی کبھی بارش پڑتی ہے یعنی بیلنس موسم میں نہیں رہ رہا ہے
جی جی جی جی صحیح فرما رہے آپ
تو مجھے یہاں تک لگ کہ اصل میں پہلے تو سٹی میں ہمارا جو ہے رواج ہے ہی نہیں پودا لگانے کا جگہ کم ہے مکان زیادہ بنے ہیں ٹریفک زیادہ ہو گیا ہے پلوشن زیادہ بڑ گیا ہے
یہ تو ہے یہ تو ہے اگر میں آپ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ شہروں میں جتنی گرمی ہے نا وہ گاؤں جو ہے نا دیہاتی علاقوں میں وہاں وہاں تو فرق ہے پھر بھی وہاں پہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہی رہتی ہے کیوںکہ وہاں وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ چشمے ہوتے ہیں یا پیڑ ہوتے ہیں ہے نا وہ باغات واغات ہوتے ہے نا باغیچے باغیچے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے درجہ رات کمی ہی رہتا ہے تو شہروں میں کیا ہے کہ ایک تو شہروں میں ج نزدیک نزدیک مکان ہے سب کے گھر ہے اور وہاں پہ جو ہے دور دور تک وہ جو ہے وہ پیڑ ویڑ تو نظر نہیں آتا
وہاں بھی پیڑ لگا ہوا ہے سبزیاں لگی ہوئی ہے باغیچے ہیں آپ جو بتا رہے تھے اور تھوڑے تھوڑا پانی چھوٹی چھوٹی پانی کی نہریں چلتی ہے تو ایک اچ اچھا موسم اور میں آپ کو بتاؤں لاسٹ جب یہاں بہت زیادہ بارش پڑیھی سری نگر میں تو وہاں پہ تو وہ لوگ میں نے بہت سو کو دیکا تھا سویٹر پہنا ہوا تھا
جی جی جی جی میں نے خود میں نے خود پہنا ہوا تھا میں نے خود جو ہے ہڈی لگائی تھی تب تو یہ تو وہ سردی تھی تو لیکن جب گرمی ہوتی ہے تو تو وہ حال برا ہو جاتا ہے ختس شہر میں
تو
جی
تو اس سے جو ہے نا یہ ضروری نہیں گرمی بہت ضروری ہے یہ انسان کو مضبوط رکھتی ہے نا یہ کی ہڈیاں بھی مضبوط رہتی ہیں ہے شریر سے پسینہ نکل جاتا ہے پسیینہ بھی نکلنا چاہیے انسان کا تو انسان کی گندگی باہر چلی جاتی ہے پسینے کے ذریعے سے اور جو جسم ہے اس کا جو ہے ا کہتے ہیں جیسے بیلنس کہتے ہیں کہ برابر رہتا ہے
جی جی جی سر
ورنہ آپ اکثر آج دیکھیں گے نا بیماریاں ہڈیوں پر زیادہ بیماریاں پڑ رہی ہیں آج
جی جی جی جی تو دوپ جو ہے اس کے لیے بہتر ہو ٹ
لاسٹ لاسٹ ٹ میں ایک کاریگر میرے پاس آیا تھا تھا وہ کہ رہا تھا کہ رہا تھا کہ میں وہ اصل میں ہوتا ہے چھت پر ہی وہ لوہے کا کام کرتا وہ کہتا ہے کہ پسینہ بہنا چاہیے
ہاں ہاں یہ ضروری ہے
ہے اور آج کل میں آپ کو بتا دوں ہم پسیینہ ہمارا بہتا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے
پتا کیوں نہیں بتا آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ کاہلی کرتے ا سوستی اگر میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ جی اگر میں آپ کو ایسے مطلب دس بیس سال پہلے جو نا ہمارے بزرگ دادا د نانو وانو ایٹسٹرا تو یہ وغیرہ چی کا یہ کیا کرتے تھے یہ خود اپنے ہاتھوں سے نا محنت کرتے تھے کام کرتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے ہاں اگر ہمیں آج کوئی کام ہوتا ہے معمولی سام کیا کرتے ہیں ہم مزدور لاتے ہیں باہر سے آتے ہیں ہم مزدور ہم انہیں کو بولتے ہیں کہ یہ کام کر لو اسی لیے جو ہے ہم اسی لیے آج کل کیوں زیادہ بیماریاں ہیں یہ جو ہے نا جسمانی جو جسمانی ورزش ہوتی ہے نا کا س جسم مانی ورزی جب ہوگی تو انسان جو ہے وہ تندرست رہتا ہے صحت مند رہتا ہے تو یہی چیزیں جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ہمیں پھر پسینہ بھی نہیں آتا بیمار جلدی پڑتے ہیں
سہوولت دیکھو نا عورتوں کے لیے گھر میں رائس کوکر رکھا ہوا وہی فریج رکھا ہوا ہے یہاں سے واشنگ مشین رکھاا ا ہے
جی جی جی جی اور وہ
کرے سمجھتا ہوں وہ صفائی کے لیے بھی کوئی بن گیا
جی جی ویکیوم ویکیوم کلینر ویکیوم کلینر کا یوز کر دیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ تو سفر کے لیے بھی ا ان کی یہیرا بواز یہس پانی پیدا ہوئی وہ جو بس وہ فری ان کے لیے وہ
ملب کم ہو گیا نا
جی جی جی جی
پھر ڈاکٹر پتا کیا کہہ رہا ہے ان کو صبح چلو واک کرو واک کرو
جی جی جی جی صحیح ہم بیٹھے رہتے ہیں زیادہ تر رہ لوگ جو نا آج کل کی ہے کہہ یہ جو فون ہے نا موبائل اس پ ج جو ہے لوگ رگیل لگے رہتے ہیں وہ کہاں اٹھیں گے پھر وہ باہر جائیں گے کوئی کام کریں گے ہو گیا تھا کہ نہیں ہم مزدور ہی کو مزدور لائیں گے وہی کریں گے کہ ہم خود بیٹھیں گے آرام سے فون چلاتے رہتے تے ہیں دن بھر بچے بھی
کسان بھی وہی کر رہے ہیں نا اب مزدور لگا رہے ہیں گاؤں گاؤں میں جو کھیتی ہوتی ہے نا وہ کو خود کرتے ہیں پہلے کرتے ہیں نا خود ہی
جی جی جی
ہمسایا ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے دو نفر پھر دوسرے دو نفر انیں گاؤں گاں ہی تھا
جی جی جی جی وہ آپس میں ایک ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرتے تھے ہاں اب آج کل وسا کچھ نہیں
ہے نا بہار سے وہ مزدور آتے ہیں ان کو پیسہ کھانا دیتے ہیں تو ان سے کام لے رہے ہیں خود تو کھیت میں اتر ہی نہیں رہے ہیں
جی جی جی صحیح فرما رہے آپ
جو ہے نا سستی اور کاہلی میں شکار ہو رہی ہے اور اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں نوج کو گھٹنے بیٹھ گئے ہیں کمر میں ڈسپ کی بیماری یہ نا ایک دم وہ ہ اور پتہ ہے ہم ڈرتے ہیں آپ کو بتاؤں میں اب ہم بات کرتے نا دھوپ بہت زیادہ ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کے لیے بھی یہ دوور تھی اب پت کیا ہو گیا ہے یہ جو میڈیا آ گئی ہے نا میڈی سے سب ڈر گئے ہیں
جی جی یہ یہ پھیلاتے ہیں ایسی ایسی آف وہ ہوگا یہ ہوگا ف لوگ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہ وہ کام کرتے لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے پھر کرتے ہی نہیں وہ بیٹھ تھ گھر میں یہ چیزیں تو ہو رہی ہے
تو مجھے بھی یہی لگتا ہے نا کہ اصل میں ہم لوگوں کو اس زمانے میں بھی دھوپ ہوا کرتی تھی مگر آج ہم نے ہم ڈر رہے ہیں ان چیزوں سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس زمانے میں اس کا یہ جو ہے نا پھیلاؤ نہیں تھا یہ نہیں سنتے نہیں تھے کھیلو رو بس جاں سے وہ ریڈو چلتا تھا اس کی خبریں سنتے تھے اس سے زیادہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا
آج کل کیوں سکون کیوں نہیں ہے یہی چیز ہے نا ہمیں کہاں سکون ملے سکون تو تب ملے گا نا جب جب کچھ ویسا خطرناک ہم کر رہے ہو
اس کی بنیاد یہ وجہ ہی ہے
اگر میں بھی پتا بچپن میں کتنی خوشی ہوتی تھی کہ اتوار کو ہماری چھٹی ہے ہے نا کیوں ہوتی تھی کیوں ہوتی تھی ہمیں خوشی کیونکہ ہم جو ہے باقی ہفتہ جو ہم اسکول جاتے تھے پھر جو ہے وہ اتوار کے دن ہمیں وہ راحت سی ملتی تھی ہے نا جب ہمیں آج کل ر تیرا ہے ہمیں کاہ اصلی سکولون وہ
صحیح بات ہے آدمی کام میں لگا رہے گا فضول چیزوں سے بچ جائے گا تو دھوپ بھی اچھا ہے انسان کے لیے موسم بھی ہمارے سری نگر میں جہاں تک ہمارے کشمیر میں بات کری جائے تو اچھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چ چاہے ہموگوں کو یہ سستی چوڑنا چاہیے مجھے لگتا ہے لووں کو اس پر یہ زیادہ دھیان نہیں د دیتا
جی جی جی لوگوں کو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے خود اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس نا جو نالج ہے نا وہ علم وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بھی بتا دوں کچھ بھی آپ کو اگر آپ یہ کرو گے تو یہ ہو ج گا لو آپ کیا کرو کہ آپ ڈر جاؤ لیکن اگر آپ وہی اگر آپ کو تھوڑی سی علم ہوگی اس کے بارے میں تو پھر آپ آپ نہیں ڈرو گے اور دوسری چیز جو ہے اپنا کام جو ہے وہ خود کر لینا چاہیے اس سے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مز مضبوت رہے گا اس صحت مند رہے گا ہے نا
آرمی جیسے پانی ٹھنڈا ہے ارے پانی ٹھنڈا ہے میں نہیں جاں گا میں جاؤں گا ارے کم سے کم پیر تو ڈال پھر دوسرا پیر ڈالے گا پھر شریر پھر کچھ نہیں لگے گا انسان پہلے کام سے پہلے اس کا فیصلہ کر لیتے
جی جی جی جی جی صحیح فرما
مجھے کال آ رہی ہے انشاء اللہ ہم پھر سے بات کریں گے آپ کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے سب سے شکریہ جی اللہ حافظ